ا
ہاں ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا میں بھی ٹھیک ہوں کیا کر رہی ہوں
بس بچے کو دودھ پلا رہی تھی
ہاں اھا کہ اس کو دودھ دودھ اس کے لیے بہت مفید ہے یہ چھوٹا
ہاں یہ کڑیوں کے لیے بہت اچھا ہے
ہاں اس میں کیلشیم ہوتا ہے
ہاں آپ نے کھانا کھایا
ہاں جی الحمد للہ سے کھانا کھایا
وہاں پہ کچھ شور ہے
اری نہیں آ ہاں یہ نیٹورک ایرر ہوگا اور سناؤ ب ب بصر ٹھیک آپ سنائیے ہاں الحمد للہ آپ سنائیے سب شیکو
کیا بنایا تھا
آج ہم نے بنایا تھا آج ہم نے بنایا تھا بس آج ہم نے بریانی بنائی تھی
ہاں اچھا کہ اور
بس ٹھیک
وہ ٹھیک ہو
شکر اللہ کاا شکر اللہ کا
اورج گیرمی کتنی تھی دن میں اوہ او او او
اتنا حفظ ہوا رہا تھا اتنی گرمی خدا رحم آج تو بہت زیادہ گرمی تھی
ہاں
یہ کیا آپ کا بیٹا بیچ میں بول
مم کچھ نہیں ماما ماما کر رہا نیند میں ہے ماما مما مماپ مما ہ کون رہا ہاں وہہت سے سے بھی نیٹورک ایڈر ہے
ہاں ہاں بالکل یہاں سے بھی نیٹ ورک کہہ رہے ہیں
ہاں اور کون
ٹھیب سب
میں نے سوچا تھا میں کل شاپ ٹگ کروں گی
ہاں اچھی بات ہے نا جاؤ اور باقی ی یہ خطرناک بچہ ہے آپ کا
ہاں اور
یہ جان بوجھ کے یہ کر رہا ہے اسے بولو ہاں اسے بولو می گاڑی لائے گی
ہاں گاڑی لانا اس کے لیے نہیں اس کے لیے بائک لانا
ہاں اس کے لیے مجھے بائک لانی ہے
ہاںے اگر یہ باہر نہیں کرے گ تو بائ کلانا ٹھیک ہے
ہاں میں اس کے لیے بائک کھلاؤں گی وہ بھی وہ سپر والی بائک جو نا اس دن مال میں دیکھ لی ہاں ہاں ج جی ہاں جی اور سناؤ
بس ٹھیک اچھا
اوکے اور یہ بتاؤ مجھے شادی کی ہے تیاریاں کیسی چل رہی ہے
بس چل رہی ہے ہاں چل رہی ہے لاتے ہیں وہ چیزیں چیز بہت کچھ لانا پڑتا ہے نا
ہاں بالکل بالکل ل اور کے اور
کی چیز لان
ارے یہ لڑکی کی شادی ہے لڑکے اور لڑکی کیس شادی میں یہ
فرق ہے ہاںاں اور خود کے کپ بے بر چوپ کے لیے کپڈی
ہاں بالکل بالکل صحیح بتا رہی ہو آپ ہاں صحیح ہے صحی ہے بیٹیاں باقی اور سناؤ
بس ٹھیک آپ کو اور کیا بریانی بنانا
ہاں بالکل بریانی آتی ہے مجھے بنانا
سذرا مجھے تو اس کی ریسپی بتاؤ
ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو اس کی ریسیپی بتاتی ہوں یہ کون سی بڑی بات ہے
میں ابھی پھر کالبان آتی
آ آپ مجھے بتاؤ آپ کھاؤ گی میری ریسیپی والی بریانی
ہاں ضرور میں کھاؤں گی اگر آپ بولو گے
اوکے جی ہاں توس سنو میں بولوں گی اس میں کیا ہے پہلے تو پہلے تو چکن لانا ہے
چکن کنا ل آا ہے
ایک کے جی چکن لانا ہے
ہاں
تو وہ اچھے سے واش کر کے اس کو آ ا اس کو میرینیٹ کے لیے ڈالنا ہے دہی میں اور اس میں سارے کھڑے مسالے ہاں دہی اس میں ڈالنی ہے یہی کوئی ایک پاؤ کے قریب آپ اس میں دہی ملانا پھر اسی مدہی میں ہاں پھر اسی دیہی میں آپ کو سارے مسالے ڈالنی ہے
ہاں پھر
اور تھوڑا سا تیل ڈالنا ہے اور دنیا پتی ت ہاں جی تیل ڈالنا ہے لیکن وہ بالا تیل ڈالنا آپ جو نا آلیو آائف ہوتی ہوتا وہی اور اس میں دھنیا پتا ڈال دی نا اور پھر میرینیٹ کر کے چھوٹ دینا یہی کوئی دو تین چار گھنٹے کے لیے یا پھر دن بھر کے لیے شام کو بنا دینا جتنی اچھی مرینیشن جتنی ا اچھی مرینیشن چکن کو ہوگی بریانی اتنی ہی اچھی بنے گی تو اس کے بعد ہمیں کرنا ہے ہمیں وہت سادہ چاول نہیں لینا ہے اس میں بریانی چاول وہ ڈبل چابی والا لگتا ہے ہی لانا ہے وہ تو
کون سا والا چاول مجھے لانا ہے
ڈبل چای ہاں ڈبل چاابی وہ بہت مز دار اور کھلے کھلے دار ہوتا ہے پھر آپ کو پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جتنے مطلب بندے ہوں گے اکارڈنگ ٹو یور آپ کے حساب سے جتنے ب بندے ہوں گے تو اس حساب سے آپ کو اتنا چاول لینا ہوگا اور اس میں پانی بھی رکھنا ہوگا جیسے آپ رکھتے ہو پانی لیکن بریانی چاول کو یعنی ڈبل چاوی کو پہلے سو کر کے رکھ ل رکھنا ا ایک گھنٹے کے لیے تھوڑا ٹائم کے لیے رکھ لیے نا تاکہ وہ نرم ہو جائے کیونکہ وہ پاکنے میں ہارڈ ہوتے ہیں تو بس پھر کیا پھر اس پانی میں لونگ تیز پتہ وہٹرف پ پھول والا اور اس میں کچھ بسٹار فل ایک ڈالنا ہے تیز پتے دو ڈال اور اس میں ہاں تو بس یہ کڈی
ر مقرس ہی میں ڈال سکتی ہو
بالکل لیمو کا رس بھی آپ ڈال سکتی ہو اس سے دانے چاول کہ دانیے ٹوٹتے نہیں ہے کھلے کھلے رہتے ہیں تو بس
اچھا ٹھیک
س س سرسینٹ آپ کو یہ تیار کرنا ہے کوک کرنا ہے اس کے بعد آ کو لیئرنگ کرنی ہے لیکن لیئرنگ کیسے کر نی ہے جو میرینیشن کے لیے چکن ہاں جو میرینیشن کے لیے چکن رکھ نا اس کو آپ کو پھر فرائی کرنا ہے وہ دہی والا ی وہی لے کے کہ وہ آپ کو لیکن گھی میں فرائی کرنا ہے تو اس کے بعد جب وہاں سے چاول تیار ہوگا پھر ایک تھا چاول کا لگا کر دوسرے ت اوپر نیچے چاول اوپر ہم نے یہ ڈالا کیا کہ سے یہ میں بریانی ہاں مرغا سے چاول کی سے مرغا اور پھر سے ہاں پھر سے چاورتا اور سنو سنو اوپر سے ا گارنشنگ کے لیے فرائڈ انس ڈال دینا اونا پیاز اور ہاں پھر رکھنا آدھے گھنٹے کے لیے دم پر لیکن دم کیسے لگاؤ گی اس پہ پہلے کوئی فوائل پیپر یا کوئی کپڑا لگا لینا تو اس پہ پھر آدھے گھنٹے کے لیے دم پہ لگا لینا اور پھر یہ تیار ہو
کتنے ٹائم تک
آدھے گھنٹے تک تو بس ہاں انشاء اللہ یہ بہت زیادہ اچھا
چلو میں کل ٹرائی کروں گی میں پہلے بازار سے یہ آئٹمز لاؤں گی کیا کیا لانا ہے
ہاں بالکل لیکن ایک ہاں یہی میں کہنے والی تھی میرے ہاتھ کی ریسیپی میرے بغیر مت کھا لین
نہیں نہیں آپ کو بھی دوں گی ضرور
ہاں یہ بات تو ہے کیونکہ
اب ایک ریسیپی آج سیکھی دوسری ریسیپی بھی اب میں
انشاء اللہ کوئی بات نہیں میں ہوںنا یہیں پہ آپ کی بہن میں سکھا دوں گی آپ کو اس میں کیا ہے اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی سیکھنے میں کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے نہ آ کو کوئی یہ ایچ کیچاہ وہ نیچاہ یہ
چلو ٹھیک ہے بس ٹھیک سیکھنے میں اور کچھ نہیں ہے اس میں کیا ہے میں نے اج روٹی کھ بائے مجھے مت آج کھانا کھانا تھا نہیں مجھے نہیں لگ میں سوچ رہی تھی ت میں ایک ٹائم کا کھانا ہی چھوڑوں گی
آکوں
ایسے فیٹ کے لیئے
ارے کیا ہوا پاگل آپ کو کون سا فیٹ چڑھا ہے آپ تو ٹھیک ہو ماشر
ملا میں بوٹی ہو گئی ہوں
نہیں نہیں اپ کا ہسبینڈ ٹھیک ہے ھم
ا گیا
موٹی ہو گئی ہو اپ
ہاں مجھے لگتا ہے میں موٹی ہو گئی ہوں
یعنی انسان کی جی موٹی ہے
ہاں اور اس کی انٹی بھی موٹی ہے
ہاں
کہ اپ اس کو بولتے ہیں بڑی ان یہ شاید اس کو میں ہم نے سنا اس کو بولتے ہوئے موٹی انٹی اپ بولتے ہیں نہیں وہ بڈی انٹی ہے
اچھا لو اللہ اس کو سلامت رکھے
چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ تیز مگر